بولیے جی سنیے نا ہیلو
ہوں
یہ ٹرین میں ٹائر ہوتا ہے
نہیں بیٹھیے گا کہیں
بیٹھے ہیں تو پینجر کیسے ہو جاتا ٹرین
کیا بولا کہ پنچر ہو جاتا ہے
تو پھر رکتا کیوں ہے
تم کو جانا ہے ڈالٹن گنج
ہاں
اور ایک آپ دن کا جانا ہے دلی تو تم لوگ ایک ہی ٹرینوں بیٹھی ہو تو ڈائریکٹ دلی لے کے چل جائے گا کہ ڈالٹیں رکے کریں گا
تو ٹھیک ہے تو دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ تو کبھی نہیں سب وہ بولتا ٹرین رکا ہوا ابھی نہیں چلے گا
ٹرین رکا ہوا ابھی نہیں چلا گا تھا ہاں لائن پاس ہوگا تب ہوگا کیونکہ وہ ٹرینگ ہزاروں کو ٹرین چل رہا ہے تو ٹرین چل رہا ہے ہزاروں کو اوپر پٹری ہے تو وہ تو بھائی آگے پیچھے چلے گا تب نا
تو ہم سوچے تھا پانچر ہو گیا پھے تو کسی و سے پوچھ ب نہیں کی نا تو کتا کا م بکلا لڑکی تھ بولیے ہیلو
بولو
بولیے میرے کو پندرہ روپئے ڈال دیجیے گا تو
للاسٹک لینا ہے
لاسٹک لینا لاسٹ ہی
کیا کرے گی لسٹک
لگائیں گے کپڑا میں کپڑا میں
بولیے میری امی ہم کو دی تھی پیسا ہم وہاں کے دے رہا ٹیک نا دس ہزار روپیہ
ہوں
س ہم ان کو نوے ہزار ڈالے ہیں
کا ہے
کا ہےتا ایسا ہی
کون ماموا کے
بڑا بڑکا ماما کے
اتا ہےا
نو ہزار ڈ دیکھے گا ڈالک نو ہزار پھر سوچے کے مانگیں گے تو دے دیں گے تو پھر کچھ نہیں بولے بولے کہ نو ہزار دس ہزار آیا تھا نلب نو ہزار ڈالی تو پھر ماں بولا کہ وہ کچھ کام ہوگا شایدمی کے پاس بولے ہم رکھ لیے ہاں م نے
ت کاا کے
رکھے ہیں موبائلوں میں ہے
تو پندرہ روپے کا مانگ رہے ہیں
تو اس میں سے پندرہ روپئے اٹھائیں گے تو ای نہ ہو جائے گا کھولنا ہو جائے گا
ک کھان
نہیں ام نےس اٹائیں گے پندرہ روپے آپ ہم کو دے دیجیے گا پندرہ روپیہ ہم میں نے ہم کو پرس لینا ہے بیگ اچھا والا رج اسٹیشن کا پتہ ن کہاں تک ڈٹ ہے پنے اس میں بھی پیسہ لگے گا تو اس لیے رکھے ہیں نہیںونی ہلو آ در باری شو تھا
نہ
ا ہوں
نہیں
انر باری صب بارش ہوا ہے ہلکا ہلکا بھی زیادہ نہیں ہوا ہے میرے گھر سے دوٹو آدمی ہمیں بڑکا مہلا بھائی وہ چل جائے گا بارہ سلپ بادائےگا اب بول لو ہم واپس آ جائیں گے نا کچےری سے ت تو اجھا تو لوگ چل جاتے پر ڈرائیور ہے نا بیس ہزار روپئے مانگا تھا ٹھیک نا لے جائے تو اس لیے کینسل ہو گیا تھا کہ آج نہیں جائیں گے ٹھیک تو پھر اٹ ڈرائیور کو کھجے تو سولہ ہزار لینے کے لیے ریڈی ہوا تو پھر جا رہے ہیں اسی سے گاڑی ڈرائیور لےے لے دینے والا لانے والا
ڈرائیور بت پیسہ لے گا
بیس ہزار مہنگا بیس ہزار سے کم کے سولہ ہزار دوسرا ڈرائیور ہو بھی وہ نہیں گیا ایک دن کے لیے
کہاں
اھی ک لگ نکلیں گے یہاں سے نو بجے کوج سےری ٹھیک
ہاں
تو وہاںچ ہی جائیں ٹھیک نا
پنچ گ ہیں
پھر ت تا بس ا
دو چار دن رہیں گے اتنا بولو نا گای کس کا رہے گا
بڑ دن جی ہو کیا کیا گاڑی ہے
تو خالی ڈرائیبر کے
ہاں کل ڈرائیور لے رہات ن پیس
زیادہ نہیں لگ رہا ہاں ہاں
تو لے ہی نہیں رہا ہے تو کیا کریے گا
ہ
اور پیسہ تو پچل ل رہ ٹھیک
ہوں
سن رہے ہیں گاڑی میں تیلوں بھروانے کے لیے الگے سے ہے
تلوا توب تو کر تو بروئی کار ہ
ہوں تو ان کو گاڑی تو گھر میں بھی نہیں کریں گے تو میرا کہنے کا مطلب رہتا ہے گاڑی ڈرائیور کا ٹھیک برابر کرتے تو لٹ سبلہ بھی جااک تو دستا سنگاڑی ان کا تیل کا ل لانے میں تھا ل رہا ہے
ہاں جاڑ نہیںیرا
ہ ہ توئی نہیں کیسل ہوگے تو سم بیس ہزار روپ بلا توھر سا ڈرائیور خ ہ ا م لگ ہات ال ا ن تو چلاتا ہے ناں تو سنیے میرا بات ان ابھی نیا نیا جنی کیا ٹھیک چپل دکان میں اب ایک مہینہ ہو تھڑ دے مان لیجیے دو تین دن تو لگے گا اور دوسری بات اس کا پاؤں پھولنےتا بیٹھے بیٹھے آؤ دیکسی نہیں س پورا فیملی اپنا بچہ لے کے جا رہے ہیں بال بچہ بچہ تو وہ تو اچھا ڈرائیور ن کوجیں گے جو مطلب اچھے سے چلا کے لے جائے پورا اچھا ڈرائیور بھ وہ چ لان تھوڑے لائق ہوتے ہم لوگ گاؤں میں ہمار گاؤں میں کوئی نہیں ہے اور کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کو ہاں گاؤں میں کس کو بلیے گاؤں میں کون لے کے جائے گا گاؤں والا کو بھروسہ نہیں ہے نہیں لے کے نہیں جائیں گے گاؤں والا سے ا فن ہم لوگ ڈرائیور کوئی تو نہیں اتنا مطلب اچھا ماسٹر فنیشنگ کی لانے والا گاڑی اچھا ٹریول مطلب جو اپنا بال بچہ خرچہ لے کے جا رہے ہیں توڑا ڈر نہ رہتا ہے نہیں لاڈو بھی دی رہی ہے نہیں
کتنا پ ڈرائیور لیا تھا
گور تو سولہ ہزار بائی گ کا پنرا پنا ہی تو بھائی نہیں جاتا میلاا کا پیر صحیح رہتا نا تو بھائی بھی جاتا لے کر سب کے ہاں
پیسہ دیرا ل رہا
ہوں ا تو بیس ہزار سے چار کم کیسولہ ہو جائے بیرا پ کا آ کر گ
گاڑی ان کا تیل ان کا خالی ڈرائیور چل دو چار دن آکھ م جائے گا
ہوں اور جاتے نا ہجی علی اپنا ک سے سٹ ستتر ہزار
کہ
ڈرائیبر ہاں کہ نے رہتے ہیں وہاں جا کے پندرہ بیس دن ہجلی جاتے ہیں پھر
تو برش کا الگ الگ کر
چھتوا پر نہیں ہے پاگل ہے چھتوا پر سلا کریں گے ہم سڑیا پر ہیں تو بیٹھل
مھےور ش کاالا بولیے تھڑا گاؤ سمن رہا
ہاں گاؤں سن رہا کولر چل رہا تھا امی کے نہیں سناال
کر رہی ہے
یا اللہ ہم اپنی سیڑھی پہ اندر ہیں ٹھیک نا اوپروں چھاتا وھا پہ بھوں نہیں ہے دوسری بات فولور شروا تو میری امی کو سنا ہی دے رہا ہے تے زور سے آواز جہاں بو دیکھ لی تھی وہاں تو نہیں تھی تو آواز اس لی تھی کدھر ہے ہ ایسا نہیں بولتے ہیں نا کہ چھٹ پاپا سے کا چ گاؤں والا سن گاؤال سنتا ہیں وسے وسے ہیلو
ہاں
جول آپ کو پچہتر پچتر نہیں بیاسی پینتیس سولہ نمبر ہے ہمارا ن مغل میں پورنا مر گاں سب کر کے رکھا ل کیس س کیا ہے ہندی تو ہم کو نہیں آتا اتنا صحیح لکھنے نہیں
ڈیل کر دو
جیٹ کرنتے
ڈیلیٹ کر ن باری آ کرا کر رکھنا
ا اگرا ہے نہیں جے آئ ن کل تو کام دبے کریں گا ج ہیلو
گلو
کوئی کہتا کہ نمبر میرا سیو کر دینا اپنی امی کے فون میں تو آپ الٹا کہہ رہے کہ ڈلیٹ کر دینا ہے ہے بلیے